ہیلو
اور
ہیلو
ہلو
ہاں جی سلام ولکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ فرمائیے کیا کر رہی تھی آپ
کچھ نہیں بس میں بیٹھی ہوئی ہوں آپ سنئیے آپ کیسی ہو
سب خیریت سے ہے آپ بتائیے اپپ نے کھانا وانا کھا لیا
ہاں جی بالکل آج نا امی جان نے جلدی پکا لیا تھا کھانا تو کھانا تو آج ہم نے جلدی ہی کھا لیا
بالکل ابھی تو کھانے کا بھی سمے تو ہو ہی چکا ہے ہم نے بھی کھا ہوا کہ بس فری بیٹھ ہاں
ہاں جی بالکل یہ تو بہت اچھی بات ہے آج نا میرے اسکول میں آج نا سوچھتا کے بارے میں بتایا تھا
تو رکھنی چاہیے ہر جگہ گلی محلے اپنے گھر آجو بجو کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے کیا صاف ستھرا رکھنے سے نا بیماریاں بھی نہیں آتی ہے
ہاں جی ان شاء اللہ آپ نے بکل کو صحیح فرمایا تو صفائی سے نہ کیول ہمارا گھر سندر دکھتا ہے بلکہ ہمارا سواستھ بھی اچھا رہتا ہے صاف صفائی رکھنے سے
بالکل اور سوستھ بات وورن میں سانس لینے میں بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے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
بالکل سوچھتا میں تو سب کو رکھنا ہی چاہیے کیونکہ صاف صفائی رکھنا اپنے اپنی زندگی کا سب سے ایک اہم حصوں میں سے آتا ہے ہمیں اپنا گھر کے ساتھ ساتھ اپنے باہر آنگن وانگن کو بھی اور باہر چیزوں کو بھی صاف ستھری رکھنا چاہیے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا اپنا گھر تو صاف کر لیتے ہیں اور اپنا جو باہر جو چیز ہوتے ہے وہاں گندگی پھیلا دیتے اور اپنا گھر ہی خالی صاف کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنے آجو بجو کا بھی صاف صفائی کا پورا دھیان رکھنا چاہیے
ہاں ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے اب ایسے میں جان سکتی ہوں کہ آپ بھی اپنے گھر میں اپنی امی جاں یا اپنی باجی کے ساتھ میں مدد کرتی ہوں کہ نہیں کرتی صاف صفائی میں
بول گا بالکل صاف صفائی میں تو ہم بالکل مدد کرتے ہی ہیں گھر کا برتن ورتن دھونے وغیرہ سے لے کے گھر کی صاف صفائی میں ہم اپنی امی کی پورا مدد کرتے ہیں
ہاں جی یہ تو بہت اچھی عادت ہے اور میں بھی نا امی جان کے سات میں بہت مدد کرواتا ہوں اور صاف صفائی کے ساتھ ساتھ میں نا میں نہ اپنی کتابوں کو بھی ڈھنگ سے رکھتی ہوں اور کپڑے بھی سحی طریح کیے رکھتی ہوں
بالکل یہ صاف صفائی کی عادت اپنی زندگی میں سب سے اہم حصہ ہوتا ہے ہمیں صاف صفائی آجو بازو کا بھی رکھنا چاہیے اور ہمیں خود سوستھ بھی رکھنا چاہیے کیونکہ آجو بجو کو صاف ستھرا رکھنے سے بیماریاں نہیں ہوتی ہے اور سوستھ وااتورن میں سانس لینے میں بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے
ہاں جی بالکل صحی فرمایا جی اپنے سوچھ تہ شروعات اپنے گھر اور ا اپنے آس پاس سے ہی ہوتی ہے اگر ہر ویکتی اپنے آس پاس صاف صفائی رکھے تو پورا سماج سوچھ سوچھ ہو سکتا ہے
بالکل آج کل ہم نے دیکھا بھی ہے کہ گاؤں وغیرہ میں دیکھو تو آ صبح صبح واتاورن اتنا اچھا رہتا ہے ہریالی رہتی ہے آج پس شہروں میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے صبح صبح ہوتے ہی گاڑی واڑی کی آوازیں اتنی آنے لگ جاتی ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ صبح کا واتورن ہے صبح کا واتاورن تو ایسا ہونا چاہیے شانت ہونا چاہیے آجو بجو ہریالی ہونی چاہیے دیکھ کے ایسا لگے کہ سکون ملے
ہاں جی بالکل وہ صحیح فرمایا جی آپ نے ویسے آج کل کیا ہے بہت سے لوگ اپنے گھروں میں تو صاف صفائی رکھتے ہیں اور گھروں کا کچرا باہر سڑک پہ پھینک دیتے ہیں
بالکل تو یہ بہت غلط عادت گندی عادتیں ہوتی ہے ہمیں اپنے گھر کے ساتھ آ آس پاس کے بھی صاف صفائی کا پورا دھیان رکھنا چاہیے تاکہ بیماریاں نہ آئے صاف صفائی نہیں رکھتے تو بیماریاں بہت آتی ہے
ہاں جی بالکل ہیں نا ہمیشہ کوڑی دان کا اپیوگ کرنا چاہیے تاکہ بیماریاں نہ پھیلیں
بالکل ہمارے یہاں پر تو کچرا رکھنے کے لیے بھی الگ الگ بااکس سے رکھا ہے کہ گیلا کچرا اس والے میں رکھنا چاہیے سوکھا کچرا اس میں رکھنا چاہیے
ہاں جی بالکل صحیح فرمایا جی یہ ت ہمارے یہاں بھی ہے ہر ہرا والا ڈبا ہوتا ہے اس میں گیلا کچڑا اور نیلے والے میں ہرا سوکھا کچڑا رکھا جاتا ہے
بالکل صحی کہہ رہی ہیں آپ اور جو کانچ وانچ جو ہوتی ہے وہ بھی ہمیں ڈائریکٹ ہے نا کچرے کے کوڑے دان میں نہیں پھینکنا چاہیے تاکہ کوئی کچرا ہٹاتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے چوٹ ووٹ لگ جاتی اس لیے کانچ کو بھی سنبھال کے پیپر میں لپیٹ کے پھینکنا چاہیے ایسے ہی کانچ وانچ پھینک دیتے ہیں تو جو صاف صفائی کرتے ہیں ان کو ہاتھوں میں بھی لگ جاتا ہے
ہاں جی بالکل ا ویسے سچھ واتورن سے نا من پرسن رہتا ہے اور ہر ویکتی کو نہا روزانہ نہانا صاف کپڑے پہننا ہاتھ دھونا بھی بہت ضروری ہے اور خاص کر کے کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے کے بعد میں تو صابن سے یا ڈیٹول سے ہاتھ دھونا چاہیے ہر کسی کو
بالکل اپنے ساتھ ساتھ اپنے شریر کا بھی دھیان رکھنا چاہیے تاکہ بیماریاں نہ آئے آج کل تو زیادہ صاف صفائی نہیں بھی رکھتے تو کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی بیماریاں آتی رہتی ہے اسی لیے ہمیں اپنے شریر کا بھی اور آزو بازو کر دونوں کو سوچھ رکھنا چاہیے
جی ہاں اس سے کیا کئی بیماریوں سے بچاؤ ہو سکتا ہے اور آج کل کیا ہے ڈاکٹر بھی سوچھتا پر بہت زیادہ ہی زور دے رہے ہیں
بالکل ہمیں تو سوچھتا پ ہر جگہ زور دینا ہی چاہیے تاکہ سوچھ رہے سوچھ واتاورن میں رہنے سے شریر بھی تندرست رہتا ہے اور چچڑا بھی نہیں رہتا ہے آج کل گاؤں وغیرہ میں تو صاف صفائی کا بھی دھیان رکھ رکھا جاتا ہے پر شہروں میں کیا ہے کہ ہر جگہ دیکھو تو فیکٹری وغیرہ ہے ادھر سے آوازیں آتی رہتی ہے ادھر گندگیاں ہوتی رہتی ہے تو یہ لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے
ہاں ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھا فرمایا جی آپ نے اور ویسے تمہارے گلی یا محلے میں کبھی صفائی ابھیان چلایا گیا تھا کہ نہیں چلایا گیا تھا
ہمارے یہاں پر صفائی کا بھی پورا دھیان رکھا جاتا ہے کچرے وچرے ادھر ادھر نہیں پھینکتے اور ابھیان وغیرہ تو ہوتا ہی رہتا ہے ہمارے یہاں پر
ہاں جی بالکل اس سے کیا ہے یہ ابان وغیرہ ہوتا رہتا اس سے کیا ہے لووں میں جاگروک تا بھی بڑھتی ہے پھر ایک دوسرے کی ہوڑ لگتی ہے بھائی اس اس نے اتنی صفائی کیا تھا سے دگنا بھی ہم کریں
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ اسی لیے سوچھتا کا بھی رکھنا چاہیے ہمیں ندیوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ اس میں جو جیو جنتو رہتے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو
ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے ہمیں نالیوں اور جل سروتوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ اسرے ہمیں صاف صفائی کا پورا دھیان رکھنا چاہیے تاکہ ہماری وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو
ہاں جی بالکل اور جو نی میں یہ گندا پانی ہوتا ہے نا یہ کئی طرح کی بیماریاں پھیلا دیتا ہے بہت بہت سے لوگ تو بیمار ہو جاتے ہیں اس پانی سے
بالکل یہ سب سے ملیریا ڈینگو جیسی بیماریاں ہوتی ہے اسی لیے نالے والے کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ اس میں مکھی مچھریں نہ آئے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
بالکل کیونکہ پلاسٹک تو گلتا ہی نہیں ہے ہمیں جتنا ہو سکے پلاسٹک والی چیزوں کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے تاکہ گندگیاں نہ پھیلے
ہاں جی کو صحیح فرمایا جی آپ نے ہم نہا پلاسٹک کاو کم کرنا چاہیے اور اس کا صحیح نپٹان کرنا چاہے پلاسٹک کی جگہ ہم کاغذ کہ پولیتھین بنا لے وہ زیادہ بہتر رہے گی ہمارے لیے
بالکل نہیں تو اپنے گھر سے کئی تھیلیاں وغیرہ لے کے جا سکتے جھولا وغیرہ تاکہ یہ سب چیزیں لے کے جائیں گے پلاسٹک استعمال نہیں کر سکتے اور سرکار کو بھی پلاسٹک پر بین لگا دینا چاہیے یہ استعمال نہیں کرنے کے منع کر دینا چاہیے تاکہ پلاسٹک سے بہت کچرے جمع ہو جاتے جس کی وجہ سے اپنے واتاورن کو اتنا نقصان پہنچتا ہے کچرے وغیرہ سے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحی فرمایا آپ نے یہ بڑے لوگوں کے ساتھ ساتھ میں بچے بھی یہ سیکھ جائ نا سب سوچھتا سیکھ جائیں تو بوشیہ میں سماج اور بھی زیادہ بہتر بن سکتا
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ آج کل تو یوا لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ واتورن ہمارے لیے کتنا زیادہ اہم ہے ہم واتورن کا خیال رکھیں گے تبھی تو واتورن ہمارا خیال رکھے گا
ہاں جی بالکل اگر ہم اپنے گھر اور آس پاس صاف صفائی رکھیںے تو بڑا بدلاؤ آ سکتا تاہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں جو سماج کو بہتر بنا دیتی ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اس لیے ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی عادتوں کا پورا پالن کرنا چاہیے ادھر ادھر کچرے نہیں پھینکنا چاہیے گھر کے ساتھ ساتھ باہر کی چیزوں کا بھی صاف صفائی کا پورا دھیان رکھنا چاہیے اور جبھی بھی صاف صفائی کے بار وہ سب چیزیں ہوتی ہے تو ہمیں اس کے لیے جاگروکتا بھی رکھنی چاہیے اور دوسروں کو سکھانا بھی چاہیے کہ صاف صفائی ہمارے لیے کتنا اہم ہے
ہاں جی بالکل صاف ستھرا واتورن ہوتا ہے نا جو لوگوں کو سکار میں سوچنے میں بھی مدد کرتا ہے
صحیح بالکل صحیح فرما رہی ہیں اوروستھ جگہ پر رہنے سے بیماریاں بھی نہیں ہوتی ہے اور دم تندرست رہتے ہیں جلدی بیماریاں بھی نہیں آتی ہے اور بیماریوں سے ہم لوگ دور بھی رہتے ہیں اور اوپر سے واتاورن بھی خوش مناس ہو جاتا ہے ہر جگہ دیکھو تو ہریالی ہریالی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دیکھ کے من کو بھی بڑی شانتی ملتی ہے
ہاں جی ماشاء اللہ آپ نے تو مجھے بہت اچھا سمجھایا سوچھتا کے بارے میں مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا شکریہ اللہ حافظ
جی خدا حافظ